ہیلو السلام علیکم اب ٹھیک ہو
بس ٹھیک آپ ٹھیک ہے
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ سب بھی ٹھیک ہے
جی شکر الحمد للہ
ہاں اور سناؤ آپ نے مجھے کتنی محسج استی ہے اصل میں بولوں
کرو جلدی سٹاٹ
اچھا آف ہی نہیں کیا مجھے پھر آل اچاتا ہے اگر آپ ایسی حساب میں رہیے نا خدا کی قسم آپ جلدی کرو گی سر نے کہا جس کو ملا ہے نا کام وہ آرام سے کرو کوئی بات نہیں کرو مگر کرنا ختم چلو پھر آپنی کھولی لنک
ہوں
ہیلو سلام تو کی ہم نے اب آگے سے بولو کیا میرا ہے کیا ہوا
بھابھی کا ہے نا پہلا
ہاں ہاں ہاں ہاں آپ کو پتا ہے ہماری ٹیچر نے آج امانت کی خیانت کے بارے میں لیکچر دیا انہوں نے بتایا کہ امانت صرف پیسہ یا سونا ہی نہیں ہوتا بلکہ کسی کا بات بھرو سہ ر ذمہ داری اور وقت بھی امانت ہوتا ہے اگر انسان ان میں خیانت کرے تو اللہ تو وہ اللہ اور لوگوں کے سامنے گنہگار ہوتا ہے ہیلو
بالکل ربی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ امانت صرف پیسہ یا قیمتی چیز ہوتی ہے لیکن اصل میں ہر ذمہ داری جو اللہ یا لوگ ہمیں دیتے ہیں
آپ کون سا آپ پہلی لنک کھولیے نا
ہاں پہلی والی
نہیں کھوول آپ نے
پہلی والی ہی کھولی میں نے
حی کہا لوگ اکثر سمجھتے ہیں امانت صرف وہ چیز ہے نہیں کھوود اپنی پہلی والی سب سے اوپر ہے پہلی والی
سب سے اوپر والی ہے میں نے کھولی نا پہلے تو اپ نے ایک بیجی تھی نا وہ ہم نے کی تھی نا ٹاسک وہ
اس کے بعد دیک نا وہ میں چاہتی ہوں گی
ہاں وہی والی تو میں نے کھولی
کون سی یہ والی جو میں نے لوٹ میں لگائی آپ دیکھو واٹسپ دیکھو جی دیکھو جو آئی سمجھ
جی
ہوں تو بولو اپنی لائن ہ بالکل صحیح کہا آپ کی ہے نا یہ بالکل صحیح کہا لوگ
کہاں گئی بالکل صحیح کہا لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ امانت صرف وہ چیز ہے جو کسی نے حفاظت کے لیے دی ہو لیکن اصل میں ہر وہ چیز جو کسی نے تمہارے بھروںسے چھوڑی ہو امانت ہوتی ہے
ٹیچر ہاں ٹیچر نے ایک مثال دی اگر کوئی دوست آپ کو اپنا بی اور ذرا سنبھال کر رکھنا اور تم اس میں سے پیسے نکالو یا کسی کی یا اس کی چیز استعمال کر لو اور کی خیانت ہے
اکس اور اکس اور اگر کوئی اپنا راز بتائے اور ہم اسے دوسروں کو سنا دے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے آج کل لوگ مزے کے لیے دوسروں کی پرسنل باتیں شیئر کر دیتے ہیں
بالکل آج سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ عادت اور زیادہ ہو گئی ہے لوگ اسکرین شاٹ شیئر کر دیتے ہیں پرائیویٹ چیٹس چیٹ فارورڈ کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے مزہ کیا تھا
مذاق اگر کسی کی عزت ہو نقصان پہنچائے تو وہ مذاق نہیں رہتا وہ ظلم بن جاتا ہے
مجھے یاد ہے ایک بار میری کزن نے مجھے اپنی ایک پرسنل بات ر تھی اور کہا تھا کہ کسی کو مت بتانا میں نے اس کا بھروسہ قائم رکھا بعد میں اس نے کہا کہ اسی مجھ پر فخر ہے
اچ یہی تو اصل امانت داری ہے جب لوگ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں اور تم اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتی تو اللہ بھی تم سے خوش ہوتا ہے
ٹیچر نے یہ بھی بتایا کہ ہات اسٹوڈنٹ کے پاس بھی امانت ہوتی ہیں ہ کتابیں اسکول کی پراپرٹی کلاس روم کا فرنیچر اور وقت سب امانت ہے
ہاں اگر کوئی اسکول کی ڈیسک توڑ دے یا لائبریری کی کتاب واپس نہ کریں تو یہ بھی امانت کی خیانت ہے
اور ایگزام میں چیٹنگ کر چیٹنگ کرنا بھی ایک ترحی کی کا خیانت ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس کو ایمانداری سے پیپر دینے کی ذمہ داری دی گئی ہو ا ہوتی ہے بھلے ہی وہ کچھ اسے آ آتا ہو یا نہ آتا ہو اسے وہی لکھنا چاہیے جو اس کو مطلب اس نے یاد کیا ہو
بالکل جو نمبر چیٹنگ سے ملتے ہیں وہ اصل کامیابی نہیں ہوتے انسان کچھ دیر کیلئے لوگوں کو دھوکا دے سکتا ہے لیکن اللہ سے کچھ چھپا نہیں ا سکتا
مجھے لگتا ہے امانت داری کی عادت بچپن سے ہی ڈالنی چاہیے اگر بچہ چ چھوٹی باتو پہ ا ا میں ایماندار ہوں تو بڑا ہو کر بھی ایماندار رہتا ہے
صحیح کہا میرے ابو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک ایماندار انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا کردار ہوتا ہے
کردار ہی تو انسان کی اصلی پہچان ہے پیسہ آج ہے کل نہیں لیکن اچھا کردار ہمیشہ یاد رہتا ہے
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علی واصاب وسلم کو لوگ نبوت سے پہلے بھی المین کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ ہی واللہ و اصحابہ وسلم سلم سب سے زیادہ امانت دار اور سچے تھے
جب بھی میں یہ واقع خیا سنتی ہو تو دل کرتا ہےاپنی زندگی میں بھی میں ہر ا اپنی زندگی میں بھی ہر چھوٹی اور بڑی امانت کی حفاظت کروں
اور صرف چیزوں کی نہیں رشتوں کی بھی ماں باپ کی کا بھروسہ دوستوں کا اعتبار اور ٹیچرس کی امیدیں بھی امانت ہے
بالکل اگر ماں باپ کسی کام کی ذمہ داری دیں اور ہم جان بوجھ کر اسے پورا نہ کرے تو وہ بھی امانت میں کمی ہے
اسی لیے ہر کام کو ذمہ داری سمجھ کر کرنا چاہیے اللہ ہر عمل دیکھ رہا ہوتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ اگر ہر انسان امانت دار بن جائے تو سوسائٹی میں جگڑے دھونکے اور ناان انصافی بہت کم ہو جائے گی
بالکل امانت داری سے بھروسہ پیدا ہوتا ہے اور بھروسے سے مضبوط رشتے بنتے ہیں
آج کی گفتگو نے مجھے احساس دلایا کہ ہمیں روز اپنا محسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے ہیں
یہی ايک مومن کی نشانی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو پہچان کر انہیں سدھارنے کی کوشش کرتا ہے
انشاء اللہ ہم دونوں ہمیشہ سچائی اور ایمانداری پر چلنے کی کوشش کریں گے
آمین اللہ میں اور ہر امانت کی حفاظت کرنے کی کی توفیق دے اور اور خیانت سے بچائے آمین سمہ امین
یہ ہے دوسری لنک میں نے آپ کو دے دی آمین سمہ امین آپ کو پتاہ ہے شائستہ کل کی بات کے بعد میں اگر جا کر بھی اسی ٹاپک کے بارے میں سوچتی رہی مجھے احساس ہوا کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں کتنی بار چھوٹی چھوٹی امانتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا
بالکل روبی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ امانت صرف پیسہ یا قیمتی چیز ہوتی ہے لیکن اصل میں ہر ذمہ داری جو اللہ یا لوگ ہمیں دیتے ہیں وہ امانت ہوتی ہے اگر ہم اس ذمہ داری کو امانتداری سے پورا نہ کرے تو وہ بھی خیانت ہے
ممی ہمیشہ کہتی ہیں کہ گھر کا گھر کی ہر چیز کی حفاظت کرنا بھی امانت داری ہے باجی پانی بجلی پانی اور کھانا ضائع کرنا بھی ٹھیک نہیں
بالکل اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ایک امانت ہے اگر ہم بینا ضرورت پانی بہا دے یا کھانا ڈسٹ بین میں پھینک دے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے
مجھےواقعہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہماری کلاس میں ایک لڑکی کو اسکول کے آفس سے فیس جمع کرنے کے لئے پہس دیے گئے تھے اس نے پیسے سنبھال کر جمع کر دیے تھے اور رسپٹ بھی ٹیچر کو دے دی ٹیچر نے اس کی بہت تعریف کی اور کہا کہ اصلی کامیابی ایمانداری میں ہے
ایسے لوگ ہی دوسروں کا بھروسہ جیتے ہیں جو انسان چھوٹ ی امانتوں کا خیال رکھتا ہے لوگ اس پر بڑی ذمہ داریاں بھی آرام سے چھوڑ دی تے ہیں
چلیے انشاء اللہ ہم بھی اس پر عمل کریں گے اللہ حافظ
اللہ حافظ